السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں جی کیا حال ہے جی آپ ٹھیک ہیں
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ آج ہم ایک بہت دلچسپ اور روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے موسم موسم ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہم روزانہ موسم کو محفوظ کرتے ہیں اس کے اس کے اثرات دیکھتے ہے اور کسی کے کسی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرتے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سبدی کبھی بارش کبھی ہوا اور کبھی دھوپ موسم بدلتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بھی بدلتی رہتی
جی بالکل صحیح بات
تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟
جی بالکل درست کہا ہے آپ نے موسم صرف ایک قدرتی چیز نہیں ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر گرمی زیادہ بہت تو لوگ جلد ٹھیک ہوت ہوتے ہیں کام کم ہوتا ہے اور پچ پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ہے اسی طرح سردی میںوگ ل زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں لیکن بہت بعض اوقات بہت زیادہ سردی مشکلات بھی پیدا کر سکتے تی ہے آپ اس پہ ایگگریکلر
جی جی جی جی جی جی جی اگر ہم چار موسموں کی بات کریں تو ہر موسم کی اپنی خوبصورتی اور اپنی اہمیت ہے بہار کا موسم خوشگوار ہوتا ہے درختوں پر پھول کھلتے ہیںو ماحول خوبصورت لگتا ہے اور انسان دل دل کو سکون ملتا ہے گرمی کا موسم اپنے ساتھ تیز دھوپ اور لمحے زن لاتا ہے بارش کا موسم ٹھنڈک دیتا ہے اور زمین کو تازہ کرتا ہے سردیوں کا موسم بھی اپنی الگ خوبصورتی رکھتا
جی عمدہ عمدہ بالکل بالکل بالکل میرے خیال میں ہر انسان کا ایک پسندیدہ موسم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سردیاں پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں چاہے پیتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں کچھ لوگوں کو گرمی پسند ہوتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ کو گرمی پ پسند ہوتا کیونکہ اس میں سفر آسان ہوتا ہے پھل زیادہ ملتا ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں ہیں آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے
ہ مجھے تو ذاتی طور پر بارش کا موسم بہت باڑا بہت پسند ہے بارش کے وقت ایک الگ ہی الگ سکون محسون ہو محسوس ہوتا ہیں زمین کی خوشبو ٹھنڈی ہوا اور بارش کی آواز دل کو خوشک کر دیتی ہے خاص طور پر اگر اس وقت اس وقت چائے اور پکوڑے ہو تو مزہ اور بھی بہت بڑھ جاتا
جی بالکل بالکل بہت ہی بڑھیا بات کہی ہے آپ نے یہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے ہمارے ہمارے ہاں بارش اور پکوڑے کا رشتہ ہے بہت پرانا لگتا ہے جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے ہر گھر میں یہی آواز آتی ہے چائے بناؤ اور پکوڑے تڑو لیکن تبھی کبھی زیادہ بارش مسائل بھی پیدا کرتے ہیں جیسے پانی جمع ہونا رستے بند ہونا یا سیلاب آنا
جی جی جی یہ بات تو درست سے درست ہے ہر موسم کے فائدے بھی ہوتے کہ ہیں اور نقصانات بھی مثال کے طور پر گرمی میں لوگ عام تربوز اور ٹھنڈا مشروبات سے لطف اٹھاتا ہیں لیکن زیادہ گرمی سے بیماریاں بیمار بھی ہو س اور بیماریاں بھی اٹھ سکتی ہے اسی طرح سردیوں میں آ آرام زیادہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات سردی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کہ غریب لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل کا وقت ہوتا ہے ہے کہ نہیں
جی بالکل بہت ہی عمدہ بہت ہی بہترین بہت ہیام سال بات کری ہے ہمپ نے موسم کا اثر ہماری صحت پر پر بھی ہوتا ہے گرمی میں پانی زیادہ پینا ضروری ہے ورنہ جسم کمزور بھی ہو سکتا ہے سر جیوں میں گم کبڑے کہنناضروری کیونکہ یہ جو سردیاں ہیں وہ پی مارک سکتی ہیں ہائپو تھرمیا کر کا شکار ہو سکتے ہیں ہم بارش کے موسم میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بیماریاں بل پھیس سکتی ہے
جی بہت بہت ہی ضروری ضروری بات ہے ضروری بہت ہی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ی نو کیا ہر موسم کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے مثال کے طور پر گرمی میں دھوپ سے بچنا بہت ضروری ہے سردیوں میں خود کو گرم رکھنا بہت ضروری ہے اور بارش میں گیلے کپڑوں میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے اگر ہم موسم کے حساب سے اپنی زندگی کو زندگی کو ڈالے تو ہم زیادہ بہتر رہ سکتے
جی جی جی زیادہ ہی بہتر رہ سکتے یہ بہت ہی اچھی بات کری ہے آپ نے کہ آپ سے بات کر کر بہت ہی مزہ آتا ہے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ موسم کا اثر زرا عات پر بھی ہے کسان کے لیے موسم بہت اہم ہے اگر بارش وقت پر نہ ہو زیادہ ہو جائے تو فصل کا
فصل خراب بہت خراب ہوتی ہے
کسان تڑپتا ہے اسی طرح گرمی یا سردی کا بھی فسم پر اچ اثر پڑتا ہے اس لیے موسم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ
بلکہ زمین کے لیے ہاں جانور جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے جی ہاں بہت ہی بہت ہی اچھی بات کہی ہوگ ہے اور آج آج کل ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے موسم ک تبدیلی کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی چھاؤں ہوتی ہے کبھی بارش ہوتی ہے پہلے موسم تو وقت پر بدلتے تھے لیکن اب کبھی بارش آتا ہے کہ گرمی زیادہ لمبی ہو ہو جاتی ہے یا بارش غیر متبک غیر وقت ہو ہو جاتا ہے اس اس کی ایک بڑی وجہ مجھے لگتا ہے کہ ماحول کی خرابی بہت ہے
جی جی بالکل بالکل بہت ہی صحیح بات کہی ہے آپ نے درخت تو کی کمی ہے یہ آلو جی بھی ہے اور فیکٹریوں کا دھواں ماحول کو خراب کیا کر دے گا کر دیتا ہے اس کا اثر موسم پر پڑتا ہے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے ج ہمیں درخت لگانے کے چاہیے صفائی رکھنی چاہیے اور جو ماحول گول ہے ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے
جی جی جی جی جی جی جی جی میرے کوگ تاکہ گاڑیاں آج بہت ہمارے یہاں ہو گئی ہے اس گاڑیوں کی وجہ سے بھی بہت دواں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ موسم ہر موسم حمیش صبر بھی سکھاتا ہے جیسے گرمی ہمیں ہمیشہ نہیں رہتی ویسے ہر ویسے ہی سردی کبھی ہمیشہ ہی نہیں رہتی ہر مشکل وقت کے بعد آسانی آتی ہی آتی ہے اسی طرح زندگی میں بھی کبھی یہ حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے اور جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی بھی رہنے والی نہیں ہے اور غم اگر آتا ہے تو غم بھی رہنے والے غم کے بعد تو خوشی آتی ہے
جی جی بالکل بالکل بہت ہی اچھی بات کہیے آپ نے اس سے میں آپ کی باتوں سے میں متاثر ہو گیا ہوں یہ بہت خوبصورت بات بھی ہے موسم واقع انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے کبھی خوشی کبھی مشکل ل کبھی سکون کبھی آزمائش کبھی م لیکن ہر موسم کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے اور کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی موس تبدیل ہو جاتا ہے یہ اسی فیکٹریوں کی کی غلازت گلوب وارمنگ ک
جی ج اگر سچی میں اگر ہم سوچے تو تو موسم ہمارے یہ یادوں کا بھی حصہ ہے بہت ہی بچپن میں ہی بچپن کی سردیاں بچپن کی بارشیں میں ان کی بارشوں میں کھیلنا گرمیوں کی چٹھائیاں بہار کے دن یہ سب ہماری زندگی کے خوبصورت ہی دن تھے کیا ہی دن تھے وہ بچپن کے دن آج کل جو یہ گلوبل وارمنگ ہوئی ہے اور جو یہ پلیوشن ہے اس کی وجہ سے بہت اب موسم بھی خراب ہو گیا اور اب وہ یاد بھی نہیں رہی
جی جی جی بہت ہی بہترین بات آپ اپ نے کہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہے چاہیے تاکہ موسم اپنی خوبصورتی کے ساتھ قائم رہے یہ جو موسم جو ہے کبھی کبھی بدل بھی سکتا ہے کبھی ایک جگہ بارش ہوتی ہے کبھی آگے چلو تو موسم ٹھیک ہوتا ہے کبھی برف پڑتی ہے کبھی طوفان کبھی آندھی کبھی وہ کبھی یہ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط سے بھی رہے کیونکہ آندھی میں نقصان صانات بھی بہت ہو گھر مکان پیڑ پودے گر جاتے ہیں انسان مر جاتے ہیں ہے اور زیادہ بارش ہونے کے ٹائم تالابوں ندیوں نہروں کے پاس نہ جائیے تاکہ یہ سلپ یعنی کہ ہمارا پیر پھیر سکتا ہے اور
ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے ہی وہ اور اور بھی یہ گرمیوں کی وجہ سے تبدیلیوں کی وجہ سے ہماری ندیاں بھی خشک ہوتی ہو گئی ہے اور پانی بھی کم ہوتا ہے بہت بہت ہی ضروریات کے پیسے جو ضروریات انسان کے لیے ہے کہ پانی ہے اور تو روزمرہ روزمرہ کی بہت مشکلات ہوتی ہے اسی وجہ سے تو آج کی گفتگو کا نتیجہ نتیجہ یہی ہے کہ موسم ہماری زندگی میں بہت اہم ہے ہمیں ہر موسم کی قدر کرنی چاہیے چاہے وہ سردی کا موسم م ہوگا گرمی کا موسم ہو برف کا موسم ہو ہر کسی موسم کا اپنا اپ اپنا اپنا اپنا یہ ہے اپنا اپنا طریقے سے اپنی اپنی حساب سے وہ گرتی ہے ہے کہ نہیں اور اس کی اس کی مشکلات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جی جی
تالا لگانا چاہیے جو جو یہ ماحول خراب ماحول کو آلودہ کرتے ہیں ان پہ تالا لگنا چاہیے ان پہ فائن لگنا چاہیے ان پہ جو ہے جو ہے جو گورنمنٹ جو ہے ان پہ ایک ایک
ہوں
کیا کہتے ہیں ایک
ہاں ہاں فائن ایک قسم کا فائن ہی دینا چاہیے ہاں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اپنے ہی اپنے ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ موسم نو اپنی خوبصورتی کے ساتھ قائم رہے
جی جی جی
اس کمی میں رہے پڑے پود پودے بھی ہم ہم گ گائے تاکہ تاکہ د بچھاؤں بھی رہے ہے کہ نہیں اور پانی پانی اتنا ہی استعمال کرے ہاں بارش بارش جس سے برابر ہوگی اور پانی کا استعمال اچھے سے پانی ہاں ہاں ہاں ہے کہ نہیں
جی بالکل
اور اور مجھے لگتا ہے کہ کہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے بہت ماحول ٹھیک کرنے کی کیونکہ اگر انسان خود ٹھیک ہوگا ایک انسان خود ا اگر دیکھو ہم کتنا پانی جایا کرتے ہیں اگر ہم پانی پانی کا ہی صرف دیکھ ھ کہ پانی کی اتنا دن میں جایا ہو تا ہے کبھی کپڑے دھوتے ہیں تو کتنا پانی ائق ہے
بہت ہی پانا پانی ضائع کرتے ہیں ہم
خیال میں ہمیں پانی کا بہت خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ جو یہ جو یہ ضائع ہوتا ہے وہ پیڑ پودوں کو لگے گا ج اس کی وجہ سے
جی جی پانی سے خوراک پانی سے خوراک بنتا ہے ہم وہ پانی پیتے ہیں بہت ہی غریب لوگ چے پانی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ اسی لیے پھر ندیوں نالیوں سے پیتے اس لیے ہمیں آلودہ نہیں کرنا چاہیے کوئی اپنے جانور دھوتا ہے کوئی ب ہیل د ہوتا ہے گائے بکری دھوتا ہے تو اسی لیے ہمیں ان پر دھیان توجہ دینا چاہیے
جی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آج آج آج کی گفتگو بہتچا اچھی رہی آپ سے بات بات بات کر کے بہت اچھا لگا آپ سے
مزہ آیا آپ سے بات کر کے